ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا اور کیا حال چال ہے
بس سب ٹھیک اور آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
میں تھوڑی سی معذرت چاہتی ہوں اصل میں میں ٹرین میں ٹریول کر رہی ہوں تھوڑا سا شور آ رہا ہوگا تو اس اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
جی آج میں آپ کو کچھ ایک موضوع پہ تھوڑی سی بات سنانا چاہوں گی جس کا کہ نام ہے کتابوں کی اہمیت
جی جی میں ضرور سننا چاہوں گی
جی تو میں شروع کرتی ہوں کتابیں انسان کی بہترین دوست اور علم کا سب سے اہم ذریعہ ہے یہ ہمیں نہیں با باتیں سکھاتی ہے ہماری سوچ کو ویسے کرتی ہے اور ہمیں زندگی کے مختلف پہلو سے آگاہ کرتی ہے کتابیں نہ صرف علم میں اضافہ کرتی ہے بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے مطالعہ کرنے کی عادت انسان کو باشور باشعور مہذب اور کامیاب بناتی ہے مختلف موضوعات پر لکھی گئی کتابیں ہماری تاریخ سائنس ادب مذہب اور معا معاشرے کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے اچھی کتابیں انسان کو اچھی عادتیں اپنانے اور بر برایوں سے بچنے تی بچنے کی ترغیب دیتی ہے آج کے دور میں اگرچہ انٹرنیٹ اور موبائل فون معلومات کے اہم ذرائع یہ بن چکے ہیں لیکن کتنے کتابوں کی اہمیت آج بھی برقرار ہے کتابوں کا مطالعہ انسان میں یکسوئی صبر اور گہری سوچ پیدا کرتا ہے جو ہر طالب علم اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت کتابوں کے مطالعہ کے لیے ضروری ضرور نکالیں کتابیں ہماری بہترین ساتھی ہے اور کامیاب کی راہ آ ہموار کرتی ہے مجھے بھی کتابیں بہت پسند ہے میں بھی بہت ساری کتابیں پڑھتی ہوں جس میں ناولس آتی ہے کچھ کامک بکس آتی ہے تو اس موضوع سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ کتابیں علم شا شرور شعور اور آ ترقی کا کھجانا ہے جو قوم کتابوں سے محبت کرتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر گمزن رہتی ہے تو یہ تھا میرا آج کہ موضوع امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہو
جی مجھے آپ کا ٹاپک بہت پسند آئے کیونکہ میں خود بھی بہت کتابیں پڑھتی ہوں اور تو میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اس ٹاپک سے اور مجھے بھی معذرت دیجیے گا کیونکہ میں گھر پہ نہیں ہوں گھر سے باہر ہوں تو یہاں سے گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے
جی آپ کے سائڈ سے تو مجھے زیادہ آوازیں نہیں آ رہی
آواز فون میں شاید اتنی نہیں آ رہی ہوگی لیکن میں گھر سے باہر ہی ہوں
جی جی تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا
ا تو جیسے کہ آپ نے مجھے جی آ میں ہاں آپ بولیے پہلے
جی آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں
جی جی ضرور میں بھی آپ کو ایک آ ٹاپک سنانا چاہوں گی
جی شروع کیجیے میں سننے کے لیے تیار ہوں
جا رہی ہوں وہ ہے خود اعتمادی تو خود اعتمادی انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے خود اعتماد شخص اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے اور مشکلات سے بہت اور مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے وہ ناکامی سے گھبراتا نہیں بلکہ اس سے سبق حاصل کر کے دوبارہ کوشش کرتا ہے اور زندگی مشکل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی بھی بہت ضروری ہے اگر انسان کو اپنی قابلیت پر یقین ہو تو وہ بڑی سے بڑا مقصد بھی حاصل کر سکتا ہے خود اعتمادی انسان کو
جی آپ کی آواز
ہیلو ہیلو
جی آپ
جی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو ہیلو رکیے پہلے میں تھوڑا سا آگے جاتا یہاں پہ شاید نیٹ ورک کی کوئی پرابلم ہے
جی جی
ہاں تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو ہیلو
جی جی آ رہی ہے جی
تو کہاں پہ تھے ہاں تو خود اعتمادی انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے اور اس کے بعد تاہم خود اعتمادی اور غرور میں فرق ہے خود اعتمادی ایک اچھی صفت ہے جبکہ غرور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی کامیابی پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے طلابا کے سوری آئی مین ٹو سے طلباء کے لیے خود اعتمادی بہت اہمیت رکھتی ہے یہ انہیں امتحانات تقاریر اور دیگر سرگرمیوں میں بہتر کر کرداگی دکھانے میں مدد کر دیتی ہے محنت علم اور مسلسل مشق سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے تو نتیجہ خود اعتمادی کامیابی کی کنجی ہے جو شخص اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے محنت کرتا ہے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ موضوع پسند آیا ہوگا حالانکہ بہت ساری ڈسٹربنس بھی بیچ میں آئی اور مجھے امید آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور شکریہ آپ نا وقت اپنا قیمتی وقت مجھے دینے کے لیے
جی جی مجھے کافی آپ کا موضوع پسند آیا خود اعتمادی پہ آپ نے بہت اچھا الفاظ یوز کیے بہت اچھے الفاظوں میں اپنا جو موضوع ہے وہ بیان کیا تو بڑا اچھا مجھے سن کے لگا خود اعتمادی کتنی ضروری ہے ہم کیا کیا کر سک تے ہے جب ہم خود اعتمادی کرتے ہیں خود اعتمادی اور ایگو میں کیا فرق ہے مجھ کافی اچھا لگا سن کہ تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا اور تھوڑا سا ایک اور موضوع بنا بتانا چاہوں گی یہ مختصرسا موضوع ہے کیا آپ سنا چاہیں گے
جی جی ضرور لیکن آپ تھوڑا سا جلدی کیجیے گا کیونکہ ہم گھر سے باہر ہیں تو پروابلم ہو رہی ہے
جی جی جی جی اس کا نام ہے ایمانداری بہترین صفت ہے ایمانداری انسان کی بہترین جی ایمانداری انسان کی بہت ایمانداری انسان کی بہترین صفتوں میں سے ایک ہے ایماندار آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی جی تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے بٹ بیچ میں کریک ہو رہی ہے اپ تھوڑا سا پا
ایمانداری انسان کی بہترین صفتوں میں سے ایک ہے ایمانداری ایماندار شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اپنے وعدے
جی جی آپ آپ ایک سیکنڈ آپ ہنسیے مت گھر سے باہر ہوں میں تو یہاں پہ تو تھوڑا سا میں ان سے دور ہو جاتی ہوں تو
جی جی آپ آپ سنیے میں آپ کو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اور ہر کام دیانت داری سے انجام دیتے ہیں ایمانداری سے انسان کو لوگوں کی کا اعتماد اور عزت حاصل ہوتی ہے ہر مذہب اور معاشرہ ایمانداری کی تعلیم دیتا ہے اسلام میں بھی ایمانداری کو بہت اہمیت دی گئی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے ماشور تھے ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے ایماندار طلب علم کبھی نقل نہیں کرتا اور ہمیشہ محنت سے کامیاب کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح ایماندار تاجر مولا ملازم اور افسر اپنے فرض دیانت داری سے ادا کرتے ہیں ایمانداری معاشرے میں امن بھروسہ اور انصاف کا فروغ دیتی ہے اگر ہر شخص ایماندار ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو معاشرے سے جھوٹ دھوکھا اور بدنامی بدنواری کا ا ختم ختمہ ہو سکتا ہے اسی لیے ہمیں ہر حال میں ایماندار رہنا چاہیے اس اس کا نتیجہ ہمیں یہ نکلتا ہے کہ ایمانداری
یہ ہم داری وا کی بہترین صفت ہے یہ انسانوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے دنیا اور آخرہ دونوں میں کامیابی دلاتی ہے تو یہ تھا میرا موضوع ایمانداری پہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی گفتگو ہماری پسند آئی ہو اور میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں جو بھی ہمیں اس میں ام ٹربلینس ہو گئی اس کے لیے میں آپ کو معذرت چاہتی ہوں
جی جی کوئی بات نہیں ایسی ڈسٹربس اس کے لیے میری طرف سے بھی بہت ہوئی بٹ آپ کا جو یہ ٹاپک تھا یہ بہت ہی اچھا تھا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے تو بڑا بہترین ٹاپک تھا آپ کا
جی شکریہ تو ملتے ہے پھر سے ایک بڑی اچھی گفت گو کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ
انشاء اللہ اوکے اوکے خدا حافظ